وعلیکم السلام ورحم ومت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم باجی کیسی ہو
بہت اللہ کا شکر ہے تم بتاؤ کیسی ہو بہن میں نے سنا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی
جی
میں نے سنا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی
ہاں بس وہ تھوڑا جی بس تھوڑی سی گرمی ہے نا اپ دیکھو دن ب دن اتنی گرمی پل میں موسم ٹھنڈا پل میں موسم گرم تو اس لیے نا تھوڑی سی لو سی لگ گئی تھی جو ڈاکٹر نے تھوڑا ریسٹ کے لیے بولا تھا تو آرام پہ تھی
یا لا ایسے کیا تم دھوپ میں نکل گئی تیں یا
ہاں وہ دھوپ میں میرے کو تھوڑا سا گھر کا ضروری کام تھا اور وہی وہ میرے بنا ہوتا نہیں تو مجھے جانا پڑ گیا رستے میں میرے کو نا ایک دم سر میں درد ہونے لگا چکر آنے لگے تو وہی تھوڑی سی ویکنیس آ کے میرے کو کمزوری محسوس ہوئی گھر آ کے پھر کایا ڈاکٹر وغیرہ کو تو اس نے بولا کہ آپ کو لو لگ گئی ہے اور پھر دیکو نا موسم اتنا خراب ہو رہا ہے نا پت ہی نہیں چل رہا کہ ہم صحیح سلامت جا رہے ہیں اور رستے میں طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں
سچ کہہ رہی ہو باجی آپ پتہ ہے ہمیں تو خود نہیں پتا چل رہا کہ نا کیا کہتے ہیں کیسے ہوگا یہ سب کچھ اور اتنی گرمی اتنا وہ پولوشن اتنا سب کچھ پھیلا ہوا ہے کہ سب کچھ ایسا وہ ہو رہا ہے سب ڈسٹرب سا ہو گیا ہے مطلب نہ تو گرمی کے کپڑے رکھے جا رہی نہا سردی کے رکھتے جا رہی مطلب ہمارے شریر کو نا سکون نہیں مل رہا
ہاں وہی والی بات ہو گئی نا باجی کی صحت مند جسموں کو سکون بھری زندگی پانے کے لیے ہمیں اپنے شریر کو سوستھ رکھنا ضروری ہے حالانکہ میں تو روز صبح اپنا صبح اٹھتی ہوں پارک وغیرہ جاتی ہوں پھر آفس کے لیے نکلتی ہوں میری تو ویسے بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے پر دھوپ کی جب ایک دم لو پڑتی ہے نا تو وہ اچھے اچھوں کو بیمار کر ہی دیتا ہے
اللہ اللہ جانتا ہے پتہ ہے میں میں تو اتنی پریشان ہو جاتی ہوں میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو بیچارے سڑک پہ رہ رہے ہیں تو رہے ہیں وہ کیسے کر ہوں گے سارا دن دیکھا ہے کتنے بچے یتیم ہیں جو گھومتے رہتے ہیں بچارے سڑکوں پہ رہ رہے ہیں ان کی دیکھو پریشانیاں ایک ہم لوگ ہیں ہم ذرا سا سا اگر کچھ کر لیں تو ہمارے کو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ ہو گیا ہو گیا ہمارے شریر کتنے کمزور ہو گئے ت کی نہیں اللہ جان میرے شوہر نے تو میرے لیے نا وہ کچھ پتاہ نہیں تھرپی وغیرہ آتی جس سے ہمارے شریر کو ہماری مطب ان کو پرہنے میرے تو پورے شریر میں نا میرا درد رہتا تھا میں نے وہہت دکھتر کر رہے میں نے کہا پہلے جاپل میں میری یہ حالت ہو گئی ہے میرا کیا حال ہوگا میری پہلی بیٹی ہوئی تھی اس کے بعد سے میرے کو نا تھوڑی پریشانیاں س آ گئی تو انہوں نے کوئی تھیریٹی وغیرہ ہو تھرپی اور پتا نہیں کیا کیا تو لیکن جب تک کرواؤ تب تب تو مزہ آئے
جی جی بےشک آپ یہ بات صحی کہہ رہی ہو تب تک اس تری پی کو آپ کراؤ گے نا تب تک تو آپ کو سکون ہے جیسے آپ نے چھوڑ دیا پھر بھائی درد دوبارہ ابھرنے لگتا ہے ہمارا
ہاں پورا شریر ہم ایسے درد ہونے لگا تھا جر میں تمہیں کیا بولوں ایسے مطلب دل ایسے ہو رہا تھا کہ میرے سے جو نہ اٹھا جا رہا تھا نہا م سے میں کیا کروں میں نے کہا میری تو کوئی خریت پوچھنے والا بھی نہیں ہے اچھی میری چھوٹی ہے میں کیسے کروں گی یہ سب
یہی تو میرے ساتھ ہوا تھا میں بھی ابھی بیمار پڑ گئی تھی پھر نا مجھے بہت سارے کام تھے وہی والی باتیں ذرا سا بیمار پڑ جاؤ نا تو سمجھو آپ کی وہ کہتے نا دنیا رک جانا حقیقت میں آپ کی دنیا ہی رک جاتی مسلے اتنے ہو جاتے بہت زیادہ اب تھوڑا سا ماشاء اللہ سے اپ تھوڑا سا اچھا س محسوس کری ت تو میں نے کیا چلو اب اپنا پھر جانا شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت دل سے میں چھٹی بھی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے تو بس یہ بولا ہے کہ جتنا ہو سکے پوشٹک کھانا کھاؤ اپنا ایکسرسائز کرو تھوڑا چلا کرو دوڑو یوگا کرو اب مطلب صبح اٹھتی ہوں میں صبح اٹھ کے اپنا نماز وغیرہ پڑا تھوڑی سی سیر ویر کرنے چلی گئی ا اپنا دھوپ اتنی جلدی نکل جاتی ہے کہ ہمت نہیں ہوتی کہ ایکسرسائز بھی ہو جائے
صحی میں ایسا ڈھونڈا ہے کہ رات کو ہی اٹھ کے بیٹھ ج جائیں گے با جی تمہاری تو ہمت ہے کہ تم آفس میں جا رہی ہو تم تو اٹھ کے نکل رہی ہو میرے شوہر کہتے ہیں تم تو گھر میں پڑی رہتی ہ پھر بھی تم کہتی ہو میرا دکھ رہا ہے کہ کم سے کم انہیں کیا کریں ہم کے سارے دن بیٹھے
نہیں آگے کہتے بت گھر میں رہنے سے زیادہ شریر دکھتا ہے
ہاں نہیں مطلب گھر کے بھی اتنے کام ہوتے ہیں صبح اٹھ کر بچوں کے لیے یہ سر نام کیونکہ چھٹیاں ہیں تو سوچوتا ب اتنا کام بڑھ گیا ہے خدا جانتا ہے کہ میں کیسے ان کو سنبھال رہی ہوں خود کو بھی سنبھالنا ب سنبھالنا
ہاں بے شک آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں بہت زیادہ اور ماشاء اللہ میں نے کیا دیکھو بھائی ڈاکٹر نے بولا ہے مجھے کہ کھانا اچھے سے اچھا کھاؤ ہری سبزیاں کھاؤ اپنا آرام کرو صاف صفائی کا دھیان رکھو ہے نا تو میں نے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اپنا میں تو اب روز آنا کا میں نے روٹین بال دیا صبح مجھے بیس منٹ پارک جانا ہے تو بس جانا ہے صبح اپنا پارک جاتی ہوں بیس منٹ کے لیے پھر اپنا بیس منٹ جا کے اپنا دودھ وغیرہ پیا جوس وغیرہ ہاں
اپنا نا باڈی میں ایک نا روٹیین ایک اور چینج کر د نا آپ تو آفس جاتی ہ نا تو ایک نا ڈیٹواکس واڈر بنا لو مجھے بھی نا میری سہیلی نے بتایا تھا کہ ہاں کانچ کی بوٹل میں نا جیسے ہم سبزیاں تو لاتے ہیں ایک کانچ کی بوٹل لینا اس میں ایک دالچینی کا ٹکڑا ڈال دینا چھوٹا سا کالی مرچ ڈال دینا کھیرے ڈال دیا نیمبو ڈال دیا ایک سلائس کاٹ کے اور اس کا پانی نا تم چوبیس گھنٹے پینا جو تمہاریے کو لو وغیرہ لگ نا اور اس سے دیکھنا تم تو پہلے ہی اتنی سندر ہو اور رب کرے کہ تم اور سندر ہو اسے نہا پینے سے نا تمہارا شریر اندر سے صاف ہوگا میں نے نا میری گڑی ا کے بہت زیادہ مطلب پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے اس ہیپیٹی ڈاپس واٹر د شروع کر دیا پھر تو میں بہت چھوٹی ہے پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں اس کو تھوڑا بہت دینا شروع کرتی ہوں تو اسے بھی بہت آرام ملا اور پیٹ کو بھی بہت سپورٹ ملتا ہے
نہیں یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے کہ مطلب ڈیٹاکس واٹر پینے سے کافی مطلب سہولت ہوتی ہے
میں نے کئی بار پت کیا کیا کروں اندر جیسے دو چمچ یہ سب گول ڈال فور بینڈ کا بچتا ہے تو ایک چمچ اور سے پانی کو پی لو فورن سے مطلب تم خود کہو گی کہ میرے کو کتنا اچھا نسخہ بتایا ہے باجی نے کہ تمہارے شریر میں اتنے چینجز آئیں گے
جی ماشاء اللہ آپ نے بہت خوب بتایا ہے اور میں تو کوشش یہی کروں گی جیسے آپ نے بتایا ویسے تو مجھے بھی ڈاکٹر نے بولا کہ جتنا ہو سکے کہ آنا مطلب ڈپریشن مت لیا کر ہوگت ہے ہم عورتوں میں کیا ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی ٹینشن لینے لگتے ہیں
بہت ہماری توے کہتے ہیں نا یہ تو ہماری نظم ہے اسے تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا کچھ کہہ دے ک نے کچھ کہ دیا کوئی بات ہو گئی اور اگر ختم کرنی ہے نا تو ہم یی ختم کر دیتی ہیں
جی یہ حقیقت ہے ہے اب دیکھو نا اللہ تلا نے فرمایا کہ بھی سوستھ شریر کے لیے شانت من کا ہونا خوشال جیون بہت ضروری تو میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا پڑے گا اپنی صحت پہ دھیان دا پڑے گا ہم کیا کر رہے ہیں پتا ایکتنی اپنی بن دوڑ میں اتنا مشروف ہو چکے ہیں ہم اپنے اوپر دھی ہی نہیںیںے
نہیں دے پا رہے بالکل نہیں دے پا رہے جی سچ کہہ رہی ہو آپ ہے پرورنہ اس میں چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ایسی ہیں پر کئی بار ہم نا اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے پھر بعد میں یہ شریر چلتا ہے نہیں اللہ کرنا کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی کا شریر نہ چلے پر ہمارے تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں دیکھو ہمارے امی جان کے ہماری خالہ جان کے
ہاں ماشاءاللہ ان میں طاقت ہے پتہ ہے ہم اچھے سے نہیں کرتے بس ہم یوں کرتے رہتے ہیں ہم ہمارے یہاں درد ہے وہاں درد ارے ہم اپنے اوپر دھیان دیں گے تبھی تو درد کم ہوگا
میرے تو بہت گندی عادت ہے میرے ذرا سا کہیں درد اٹھا ہے تو سمجھو میں تو ایسے ہو جاتے ہوں جیسے بس میرے شریر میں جان ہی نہیں ہے مجھے دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے
میں بہت بچتی ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے جانا پڑا ورنہ میرے تو کوشش یہی رہتی ہے کہ اگر مجھے چھوٹی موٹی کوئی مجھے دوائی کھانے کی ضرورت نہ پڑے
زیادہ خراب ہوتا ہے بعد میں جو ہمیں ملتا ہے ہاں بس تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کریں گے تھوڑا سا بچوں کو بھی سھ کھائیں گے تھوڑا یوگا میڈیٹیشن تھوڑا جو ن بھر میں ناٹ میں نے تو پت کیا کرا آفس میری جو جاتی ہے پک ہووک بیٹی میں نے
آپ نے بہت صحی فرمایا اور میں ان شاء اللہ کو کوشش کروں گی کہ میں اپنے شریر پہ دھیان رکھنے کے لیے نے کام کرو رور م کروں تھوڑا سا پارک وغیرہ جائے ہ تاکہ میرا شاریرک اور مانسک ساستھ
ہاں یوگا پہ کرو ہاں اس کے لیے بہت ضروری ہے اور تھوڑا نا پوچے وغیرہ اگر گھر کے لگاتی ہو تو بیٹھ کے لگاؤ اس سے بھی شریر پہ بہت اثر پڑتا ہے ہم لوگ کام والی تو لگوا لیتے ہیں
لگایا نہیں جاتا ہالانک بڑے بزرگ کہتے ہیں جتنا بیٹھ کے پوچھا لگؤ گ اتنی ایکسرسائز ہوگ اتنا شریر ٹھیک
بہت صحیح رہتا ہے بہن آپ تم کو بھی کوشش کرنا تم ن پتا ایک بار ایکسرسائز نے کی جگہ تم نے اگر بیٹھ کے پورے گھر میں ڈھن سے پہنچا لگا لیے نا تو شریر ویسے ہی ہلکا فیل ہوتا ایک
ہاں بس انشاء اللہ میں کوشش کروں گی بس دعا کرنا کہ میں جلدی سے تھوڑا اور بہتر ہو جاؤں پھر ہم کسی دن مل کے بیٹھتے ہیں بات کریں گے ہے نا چلو آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کریں گے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ